آ رہی ہے
آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام بھائی جان
السلام علیکم کیسے ہو سب خیریت سے امی جان ابو جان
جی ہم خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ خیریت سے
ہاں بس الحمد اللہ ہم سب
ہیلو
ویسے بہت دن ہو گئے پتہ نہیں آپ کیسے ہاں تو ہیلو آواز آ رہی ہے ہاں آپ کو بہت دن ہو گئے تھے آپ نے کال نہیں کیا پتہ نہیں آپ کس کام میں مصروف ہو رکھے تھے
جی جی بھائی جان وہ تھوڑا یہ تھا کہ اب اب یہ ناں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ایگزام ختم ہوئے ہیں ہمارے تو ہم تھوڑا ایگزام چل رہے تھے تو تھوڑا ایگزام میں بزی تھے اس لیے ہم آپ سے کوئی گفتگو نہیں کر پائے
بالکل ماشاء اللہ بہت ہی کیونکہ ایگزام میں بزی ہو جاتے ہیں ایگزام میں کیونکہ امتحانوں میں سفل بھی ہونا ہوتا ہے اسی لیے اچھا کہ آپ نے یہ بات نہیں کی کیونکہ ایگزامہ مصروف ہو جاتا تو پھر بات کرنا اچھا نہیں مناسب نہیں ہوتا ہے
جی جی بھائی جان اگر ایسا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بھی فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں پھر تو ایک بار یہ ہے کہ فون ہاتھ یا تو اس کے بعد پڑھائی پہ بالکل من پھٹ جاتا ہے پھر تو ایسا ہے کہ فون میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ پھر بھولے جاتے ہیں کہ ہمارا امتحان بھی ہمیں پڑھائی بھی کرنی ہے اسی لیے ہم نے تھوڑے دن کے لیے فون کا یوز بند کر دیا تھا
بالکل بالکل پر ویسے آپ کس موجوع پر بات کرنا چاہو گے آپ
تو بھائی جان میں تو یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسا آج کا ٹائم ہے دیکھو میں تو ایجوکیشن کے اوپر ہی بات کرنا چاہوں گی جیس کہ میں نے ایگزام دیے ہیں اور سب ان سب میں دیکھا ہے کہ آج کے ٹائم میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو باہر بچے ہیں جو باہر جا کر پڑ رہے ہیں لیک آج کے ٹائم میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجا جاتا ہے کہ گھر پہ ہی رکھا جاتا ہے زیادہ نہیں پڑھایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں تو میں تو یہی چاہوں گی بھیا بھائی جان کی آج اسی ٹاپک پہ بات کی جائے
ہاں بالکل الحمد اللہ آپ نے جو موجوع بتایا وہ بہت ہی مناسب موجود ہے کیونکہ آج کے سمے میں دیکھا جائے تو لوگ جو ہے وہ پرانی سوچ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونک وہ ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکی گھر سے نکلے گی تو گھر کا کام کون کرے گا اگر یہ پڑھے لکھے جائے گی تو یہ سمج میں اپنا نام کما لے گی اور اسے تو صرف گھر میں ہی کام کرنا یہ بہت ہی کیونکہ ایک تو سب سے بڑا کام ہوتا ہے ایک بال وواہ کا کیوںکہ چھٹی سی عمر میں لڑکی کی شادی کرتےتے تھے وی سک وہ چاہو لڑکی کسی بھی گربسانی کے قابل ہو یا وہ کسی بھی مطلب
جی جی جی بھائی جان اس بات کا بالکل صحیح فرما رہے ہو چھوٹی چھوٹے امر میں شادی ہو جاتی ہیں بچپن میں کچھ سمج نہیں آتا لیکن شادی کے بعد جیسے ہی سسرال جاؤ دوسرے گھر جاؤ ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی شادی ہو گئی تو یہ کتنی بڑی ہو گئی وہاں بالکل اس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی سمجھدار ہے لیکن میرا تو کہنا یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے کیونکہ آج کے ٹائم میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دیکھو کہ کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں آج کے اس میں سوشل میڈیا پہ اتنے کیسز ایکٹو ہیں کہ کہیں توہ سننے کو ملتا ہے کہ وہاں لڑکی کو دہج کے لیے مار دیا وہاں لڑکی کو دہج کے لیے مار دیا تو میں تو یہی چاہوں گی
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ دیکھو اگر آپ چھوٹی سی عمر وال لڑکی کی شادی کرتے تھے تو وہ لڑکی نہ ہی تو سنتان اتپتی کے لیے وہ پوری طریقے سے پرپک وہ پاتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا گھر چلانے کے لیے ماہر ہو پاتی ہے کیونکہ کسی بھی گرب میں اگر آپ کی سن کا ہوتا ہے تو اس میں گھر میں رہنے کے لیے آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے ترکیب ہونی چاہیے کیونکہ آپ جہاں پر جاؤ گے تو آپ کو وہاں لوگوں کے لیے کھانا بھی بنانا آنا چاہیے اس کا انر کو انر بھی ہونا چاہیے پرنتو آج سماج کچھ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ ہاں لڑکی کافی بڑی ہو گئی ہے اور اس کی شادی کر دینی چاہیے لڑکی کو کیا کہ وہ اپنے اوپر ایک بار کے سامان سمجھتے ہیں یہی کار ہے کہ لوگوں شادی چوٹی سی عمر میں شادی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے لڑکا دو گنٹ ڈوبنے روٹھنے لگ جے ہیں یہ سب چ کہ ایک ساماجک برائیاں ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اس کے ختم کرنے کے لیے جو رجیہ سرکار ہے وہ کیندر سرک ہے وہ ایک بہت مناسب استر پہ اس کو کہ جو جاگروکتا ابھیان بھی چلائے جا رہے ہیں پر لیکن لوگوں کی سوچ میں پرریورتن نہیں ہو پا رہا ہے
جی جی میں تو اسی لیے میرا تو ماننا یہی ہے بھائی جان کہ لوگوں کو بدلاؤ تب آئے گا جب ہم اپنے خود میں بدلاؤ کریں گے اور بدلاؤ کرنے کے لیے ہمیں ہی ایک اب ہم ہماری جو جنریشن ہے اگر ہمیں ہی ہمیں ہی آگے چل کے قدم بڑھانا ہوگا ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا اپنے گھر میں ہونے والے اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہوگا بالو وہاں پہ پہ روک لگا کے لڑکیوں کی پڑھائی پہ دھیان دینا ہوگا تاکہ وہ پڑھے لکھے شکھت ہو اور جب شک ہوں گی تو اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گی اور بھائی جان جب کچھ بن جاتے ہیں کچھ اپنے آپ میں کھڑے ہو جات ہیں تو نکاح تو ایسا ہے کہ اسے ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ تو ایک کرنا تو ہوتا ہے لیکن اس کو اگر ہم سکسیس ہو کے کریں تو ہمیں بھی میچورٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو سنبھال پاتے ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں امیش جی کے بارے میں ہمیں اس میں بہت ہی گمبھیر سے سوچنے کا پتا ہے ایک کیونکہ ہمیں لڑکی کی شادی جو ہے وہ جبھی کرنی چاہیے جب اس کی جو عمر ہے وہ مناسب سی عمر ہو جائے
جی جی جی جی
اور ہمیں یہاں تک یہاں تک جتنا ہو سکے اس لڑکی جو ہو شادی کرتے ہیں اس لڑکی کو یہ اس کو تعلم علم حاصل ضرور کرانی چاہیے جس سے کہ وہ صحیح اور غلط کا اور مناسب طریقے کا وہ فرق سمجھ سکے
جی جی جی جی جی جی دوسرا کارن یہ ہے تائی جان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں ہوتی ہیں تین سے چار بیٹیاں ہیں تو آ یہ سوچ یہ سوچتے ہیں سب کے ابو یہ سوچتے ہیں جلدی جلدی ان کا نکاح کر دیا جائے تو ہم مطلب اب یہ بوجھ ایسے سجھتے ہیں جیسے کہ ہم پہ یہ بجھ ہے تو اس بوج کو ہمھیے دھیرے جلدی جلدی جلدی جلدی ہٹا دیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنا ہی اس کو بوجھ سمجھ کر ہٹا رہے ہیں اس کو صرف نکا ح تک ہی نہیں وہ اس کی زندگی طرح سے برباد کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیےکچھ اچھا نہیں کر رہے بال وواہ کر کے اسے گھر میں رکھ کے اس پہ گھر کے ہی کام کرا کے اسے تعلیم نہ دے کر صرف ہم اس کا بوشیہ خراب کر رہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہر لڑکی کے لیے اس کے گھر والوں کو امی ابو ان کو قدم اٹھانا چاہیے اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے اور بال وواہ بند کرنا چاہیے
دیکھو آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے مناسب بات کہہ رہی ہیں آپ کیونکہ دیکھو لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دوسرے گرج ہوتا ہے اس کا دن ہوتی ہے پر لیکے ایک ایک وسے میں دیکھا جائے وہ لڑکی وہ وہ اس گھر کو بھی اپنا نہیں مان پاتی ہے جو ک اپنے باپ جو ابو کا گھر ہوتا ہے اس کے بھی گھر وہ اپنا نہیں مان پاتی یے تو وہ لڑکی جو ہے وہ دونوں طرف سے پھس جاتی ہے تو یہ ہمیں جو یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی جو چھوٹی سوچ ہوتی ہے یہ سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو سرکاریے ہوتی ہیں ہماری رجیہ سرکار ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ کسی بھی رجیہ سرک ہو بال وواہ کو روکنے کے لیے یا دہیج پرتا جو ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کافی لوگوں کو جاگروک بھی کیا ہے اور کہیں تو اس کے لیے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے کسی پرک کی بال وواہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جرمانہ لگایا گیا ہے
اسکو آپ نے یہ جو فرمایا یہ آپ نے بلکل سھی فرمایا لیکن اس پہ کیا ہے کہ بال وواہ قانون نے سرک نے تو روک لگا دی ہے لیکن کیا اس سماج نے روک نہیں لگائی ہے اس پہ اگر جس دن اس پہ سماج روک لاگا دے گا نا اس دن دہیج اور بال وواہ دونوں ہی بند ہو جائیں گے کیونکہ جی بال وواہ ہوتے ہیں یہ بال وواہ ہوتے ہیں سرار کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیسے ہو گئے کسی کو چھپکیسے کسی کو کیسے نہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جلد بازی میں صرف دو لوگ ادھر سے دو لوگ ادھر سے گئے نکا ح ہو گیا اس طرح سے سرکار کو تو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کسی کی شادی ہوئی ہے تو اس چیز پہ سرار کو نہیں سمجھ میرا تو ماننا یہ ہے کہ
آپ بالکل صحیی فرما رہی ہے دیکھوں میں آپ کو کچھ دن پہلے کا واقع بتاتا ہوں کہ دیکھو ایک تو بال وواہ کے اوپر ایک دہج پرتا کا جو نیم ہوتا ہے اس کو میں نے دیکھا تھا کہ کچھ ہی جو نیاک ویوستھائیں ہوتی جیسے نیالے ہوتے ہیں میں آپ دن آپ آپ وہاں پر جا کر اسی سمے کے لیے آپ وہاں پر ایک آپ بیٹھ لیں وہاں پر بیٹھ کر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ جو کیس آتے ہیں جو نیالوں کے اندر وہ سب زیادہ تر بال وب درج پرتا ہے آپ کے کیوںکہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ درج پرتاا میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ لڑکی کو دائج نہیں مانتے ہیں بہت سرا کچھ لالچ کے لیے پیسے مل جائیں کچھ سامان وغیرہ مل جائے ون وغیرہ مل جائے تو وہ اسی کو مناسب سمجھتے ہیں جی اس لیے ہی کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی چنتا کا موجو ہوتا ہے اس چیز پہ ہم سرار کو دھیان دینا چاہیے
کے سمے میں کہ اگر ہم نے اپنے لڑکے کو پڑھایا ہے اور ہم نے اس کی پڑھائی میں دو لاکھ روپئے خرچ کی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دو لاکھ خرچے ہوئے تو ہمیں دہیج میں پانچ لاکھ روپئے مل جانے چاہیے کہ ہم نے اسے پڑایا ہے تو اس کا خرچہ ہمارا نکل کے آ جائے جس میں کہ یہ چیز غلط ہے صرف آج کے جو ٹائم میں نکاح نہیں ہوتے وہ سودے ہوتے ہیں کہ اتنے کا ہے یہ والا فیس آپ کو اتنے کا ملے گا ڈاکٹر کی قیمت اتنی ہے انجینئر کی قیمت اتنی ہے ایک گورنمنٹ آفیسر ہے اس کی قیمت اتنی ہے آج کے سمے میں آ لڑکوں کے لیے ایک فکسڈ ریٹ بنا دیئے ہے
ہاں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے پر لے کے اس وشے کے بارے میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہے کیونکہ لڑکوں کے جو پتاجی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نوکری والا چاہیے وہ کیوں وہ کسی غریب کے گھر میں کسی اپنی لڑکی کا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر
جی جی جی جی آپ بالکل اس چیز کو صحیح فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی طرف سے یہ چیز سوچی جاتی ہے کہ ہمیں لڑ غریب لڑکی والا بھی یہاں دیک وہ یہ دیکتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے کیسا کرتا ہے پریوار کیسا اب سے اونچا دیکھتا ہے اور میرا تو ماننا یہ ہے
ویسے دیکھو آج آپ سے اس وشے میں بال ویوہ پر اور دش پرتاپ ہے آپ سے بات کر بہت ہی اچھا لگا اور یہ بہت ہی مناسب موضوع بھی تھا آپ نے احمد اللہ اس کے بارے میں بتایا اور لوگوں کو آپ جاگروک بھی کریں گے ہم امید کرتے ہیں ویسے آپ کے لیے ہماری ملاقات شاندار رہی اور اللہ حافظ
جی بھائی جان ہم بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ آپ نے بھی ہمیں بہت کچھ بتایا ہے اس کے لیے اب خدا حافظ پھر بات کرتے ہے
اوکے اللہ حافظ
خدا